الحمد للہ اور کیا حال سنائیے آپ
ہم تو سب بڑھیا ہے آپ سنائیے
ہاں بڑھیا ہے کھانا وانا کھانا ہوگا
کھانا بھی ہو گیا ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں
کھانا جلدی کھا لی ویسا آپ نے
ہاں یہ نبھی ناشتہ کیے ہیں
اچھا یہاں پہ توم آج جلدی ہو جاتا ہے نا ہاں تم د سر گا ہاں نیا لیٹ کھاتے ہیں ادھر جلدی کھا لیتے ہیں
ہ
اپن کھانا دو دو بجے تک دو بجے کے دو بجے کے بعد کھاتے ہیں جو ہر بات اور یہاں پہ جلدی کھا لیتے ہے نا
ہاں صحیح ہے صحیح ہے
اور ہاں
اور
ا ہاں دیکھو مو مون موسم موسم کیسا آ رہا ہے موسم بھی بہت اچھا ہے آج کا بارس وارس ہو رہی ہے
جی موسم تو الحمد للہ ہے ابھی کا بہت ہی اچھا موسم بنا ہوا ہے اور آج کیا آپ کے یہاں پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے
ہاں ہاں ابھی نہیں آ رہا ہے پانی
اب کیا نہیں آ رہا کیا
ہوں
ہمارے یہاں تو الحمد للہ پانی آ رہا ہے اچھا ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے
ہوں
بہت ہی سکون ہے الحمد للہ بس
اچھا
موسم ہے گرما گرم چائے پکوڑے من جائ تو س مزہ آ جائے
ا اور کیا چل رہا ہے ابھی کہاں ہے گھومنے کا پلان کہاں کاں ہے
ابھی تو گھومنے کا پلان چل رہا ہے ہمارا ہو سکتا ہے ہم لوگ ناگپور جا سکتے ہیں
ہاں وہ ابھی ان کو لے کے جا رہا ہے نا تو باجی کو ہلو
ہاں جی ہاں ہماری باجی کا فریکچر ہو گیا ہے نا تو وہ تو ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں گے اور ہمارا گھومنا بھی ہو جائے گا
ہاں ادھر گھوم کے بھی آ جاؤ گے
جی جی جی
ہاں ٹھیک ہے نا اور
اور آپ کیا بتائیے آپ کیا یہ سب سب خیریت سے آپ کے ابو کی طبیعت کیسی ہے آپ کی امی کی طبیعت کیسی ہے
ہاں ابو کی تھوڑا پییر ویر میں درد رہتا ہے ان کے پیر میں تک تکلیف رہتی ہے تو وہ پیر پیر میں کیا کلسٹرول وسٹرول بڑھ گیا تھا تو کیا نس وس جام ہو گئی کیا ہوئی یہ تو پییر میں ایسی تکلیف رہ رہی ہے
جی جی اور امی کس سے تھی
ہاں-
امی کی طبیعت کیسی ہے آپ کی?
امی کی امی کی بھی ویسی ہے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے ان کو-
اور نہیں ان کے پیر میں روڈ ڈلی ہوئی تھی تو اس کا کیا ہوا-
ابھی روڈ ڈلی ہے نا ڈلی بھیئی ہے ابھی-
ڈلی ہوئی ہے کیا آپ کی آواز اچھی نہیں ہے تھوڑی بلند آواز میں بات کیجیے-
ہاں تو رہی آوس-
جی آپ کی آواز تھوڑی کلیئر نہیں آ رہی تھی مجھے-
اچھا، اب آ رہی ہے
جی-جی اب اچھی آ رہی جی آواز کنی- رات آواز
ہاں وہ میری آواز اصل میں کیا موبائل کا ایسا ہو رہا ہے-
جی-جی سب ٹھیک ہے الحمد للہ سب- جی-جی ہماری بھی امی کی طبیعت خراب رہ رہی ہے تھوڑی-
ہاں تمہاری امی کی بھی طبیعت خراب ہے نا-
طبیعت
ہاں تو امی کا کیا سوگر کا علاج چل رہا ہے-
جی-جی امی کا شوگر کا علاج چل رہا ہے-
ہاں تو وہ سوگر میں کیا ہے کہ وہ گ- گولیاں ٹائم پہ لینا پڑتا ہے- اور اس کے اندر جو ہے پرہیز وغیرہ بھی کرنا پڑتا ہے اور جو ہے اس- اس میں گولیاں بھی لو اور اپنے جو آیورویدک علاج ہے آیورویدک دوائی بھی- بھی لو اس کے ساتھ تو وہ نیم اور اس کا جو ایک ایک کاڑھا چل رہا ہے- وہ بھی ا پینا چاہیے بولتے ہیں اس سے بھی تھوڑا فائدہ رہتا ہے گھریلو علاج کریں- اور پرہیز کریں تو اس سے بھی ٹھیک رہتا ہے- شوگر وغیرہ کا-
جی تو پھر میں بولوں گی کہ آپ نیم کا کاڑھا بنائے-
نہیں وہ بنا ہوا ملتا- تھا نا ریڈی مٹ اس کا ڈابر کا ملتا- تا ہے اور ایک کون سی کمپنی آتی ہے- اپنے والوں کی والی کمپنی بھی بہت اچھی تھی- ہاں
تو نہیں وہ اصل میں کیا ہے امی بھی ہماری جو امی ہے نا وہ چلتی- وہ زیادہ تر لیٹ ہی ہوئی رہتی ہے ان کو بولتے ہیں ہم لوگ صبح مارننگ واک کرو- تو وہ نہیں ٹرنا ہے کھانا کھانے کے بعد دس منٹ ٹہل لو نہیں ٹہلنا ہے-
ہوں تو ابھی تو چلنے جے جا رہے تھے نا وہ تو بکریاں وکری تھی اب-
بکریاں تھی جب بات الگ تھی اب تو وہ کہیں نہیں ٹہلنے جاتے ہیں-
چھ
جی کہیں نہیں ٹہلنے جاتی اب تو بس- گھر میں رہتی ہیں بچوں کو بس صبح کے ٹائم پر تھوڑا اسکول کے لیے چھوڑنے جاتی بس تک کے- پھر اس میں وہاں پہ بھی نہیں جا پھر جو گھر میں آتی ہے تو پھر بس کھانا کھانا ہے اور آرام کرنا ہے-
ہاں-
جی-
ہو بڑھیا ہے
سنائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے
میری طبیعت بھی تھوڑی سی سردی کھانسی ہو جاتی ہے موسم جیسا چینج ہوتا ہے نا تو اس سے ہو جاتی ہے سردی کھانسی
بتے ہیں کسی کسی کے پرابلم رہتا ہے کہ سردی موسم چینج ہوا کہ سردی ہو کہ وہ پھر گرمی کا موسم لگے یا برسات کا یا سردیوں کا
ہاں موسم کیا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے سردی کھانسی ہے میرا ویٹ بھی بڑا ہوا ہے تو تھوڑا میر کو پرابلم ہو جاتی ہے
آپ کے ویٹ پہ بھی کچھ کیجیے واک کریے ڈائٹنگ کریے سلاد کرذعے آپ
ہاں سلاڈ سلاڈ کھانا پڑے گا سلاڈ
سلاد کھائی سلاد میں بہت زیادہ ف فائدہ ہے
اچھا
سلاد کھائییا کر آپ بل جی بلکل میں تو کھاتی ہوں میں تو فیوریٹ ہی ککڑی ہوں
اچھا ککڑی ہاں ککڑی مولی ہاں ہاں ہاں وہ بھی کھانا ہے کھاتا ہوں میں کبھی جیسے کھانے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں
بولتے کھانے سے پہلے کھانا چاہیے اسے
کھانے سے پہلے
جی کھانے سے پہلے ایک کٹوری بھر کے اس کو اچھا کھا لو تھوڑے پیٹ میں تھوڑا پیٹ بھرا بھرا لگے پھر اس کے بعد میں کھانا کھائیے تو پھر آپ کو کہ عنی آپسی کا ویٹ بھی
ہاں
جی پہنچ جائے گا آپ کا ویٹ اور آپ کو ہیلدی بھی لگے گا ہیلدی کھانا کھائیے جی
ہیلدی کھانا
ہیلدی کھانے سے مطلب ہے سبزیاں کھانا ہری سبزیاں کھانا بوائلڑ بوائلڑ سبزیاں کھانا اس کو کہتے اب ان لوگوں کا مائنڈ ایسا ہے کہ ہیلدی کھانا ہے مطلب اچھا کھالو کبر گوشت کھالو یہ کھالو یہ سب نہیں ہیلدی کا مطلب ہوتا ہے یہ ہری سبزیاں کھاؤ ڈائٹ کا لو ابلا ہوا کھاؤ
ہیم
جی تو اس کو کہتے ہیں سب چیزیں
ہاں
جی
ہاں ہاں ٹھیک تو یہ ہیلدی ویلدی کھانا پڑے گا ہیلدی کھانا کھا کھانا پڑے گا
کیے کرئے ایک گھنٹہ تو صبح ایک گھنٹہ شام میں پرماننٹ تو آپ کو خود ہی فرق پڑے گا کہ آپ کی باڈی میں ہلکا پن لگنے لگ جائے گا
واک کرنا ایک گھنٹہ
جی ایک گھنٹہ صبح ایک گھنٹہ شام
اچھا ٹھیک ہے ایک گھنٹہ صبح ایک گھنٹہ شام واک کریں گے اور بتائیے اب جہاں گئے وہاں وہاں پہ کیا کیا ہے گھومنے الگ جگہ ندی ہے تالاب ہے
ہاں یہاں کا تو یہ گاؤں میں ہے تو گاؤں تو ماشاء اللہ پھر گاؤں میں تم چلے جاؤ تو انی سکون ہے گاؤں کے گاؤں میں ہریالی ہے
ہاں بولے ندی میں اس بار ندی میں پانی نہیں آیا بلے
بہت ساری جانور رہتے یہاں پہ جیسے گائے بیل بکریاں گاؤں میں تو بہت ساری چیزیں دیکھنے
گائے بھیل بکریاں کون دیکھتا ہے وہ تو شہروں میں مل جاتی ہے
شہروں میں اتنی ویسی نہیں رہتی جتنی گاؤں میں رہتی ہے
ہاں نہیں گاؤں میں جیسے جنگل ہریالی یہ رہتے ہے نا ندی تالاب یہ رہتے ہیں جیسے
تے ہر چیز بہت گاؤں میں آنے کے بعد تو
تو ابھی ندی ندی کے اندر پانی آیا کہ نہیں
نہیں ابھی زیادہ پانی تو آیا نہیں آج کل کے لوگوں نے ڈیم بنا لیے ہر جگہ ڈیم بن گئے تو ڈیم کی وجہ سے پانی جی
ڈیم بنا لی ہے نا وہ ڈیم ڈیم بنا کیول غلطی کر دی ہے
جی تو پانیوں کو ندیوں میں آنے ہی نہیں دیتے ہیں
ہاں
تو پانی وہیں پہ ہی روک لیتے ہیں ڈیموں کے اندر
سب ڈیم والے تھے
جی جی جی جی اور سنائیے آپ کے ایریے میں کیا ہے گھومنے لائق
ہاں ہمارے ایریے میں ناکچن ہے وہ گھومنے جانے کے لیے اور ایک ایک واٹر پارک ہے کیا بنا ہے وہ بھی وہاں پہ بھی ہے جو ہے اپنے کھنڈوا سے ادھر چلے جاؤ آشر گنڑھ تو وہاں کا قلعہ بہت فیمس ہے گھومنے لائق جگہ ہے
ہاں نہیں آپ کے کھنڈوا کے پاس میں وہ بھی ہے نا ہنومنتیا ٹاپو بھی ہے نا
ہاں ہنومنتیا ٹاپو ہے بلکل گھومنے لائق جگہ ہے
ہاں وہ بھی کافی فیمس ہے
ہاں چلیں گے اپن ایک آدھ دن
جی جی آئیں گے ہم تو آپ نے مجھے لے چلنا گھمانے کے لیے
ہاں ہنومت
جی جی
ابھی ویسے ہم برہانپور جانے والے تھے گھومنے کے لیے
اچھا تو پھر آپ جاؤ تو مجھے خبر کریے گا تو پھر ویسے اپنا اور ٹائم نکال کے آ جاؤں گی تو اپن ساتھ میں ہی چل جائیں گے گھومنے کے لیے تو سب فیملی کے ساتھ تو زیادہ مزہ آتا ہے اکیلے چا تو اتنا اچھا نہیں لگتا ہے نا
اچھا
ہاں تو اسی لیے اگر آپ جاؤ تو پھر آپ مجھے خبر کر دیجیے گا تو پھر ہم ادھر سے آ جائیں گے آپ نے وہاں سے مل جا نا-
ٹھیک ہے نا پھر-
آاں
میں وہی نہیں آپ نے آپ نے مجھے خبر کرنا ہے مینولی-
ہاں خبر ہاں خبر کر دوں گا جائیں گے جب- ابھی اییسے پلان بن رہا ہے ابھی- گ ہی نہیں ہے ابھی دھو جانا ہوتا نہیں ہے اصل میں کام رہتا ہے نا ادھر دکان کا ادھر کا- کا ادھر کا ہ اس لیے جانا ہوتا نہیں ہے پلاننگ تو بہت بن- یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جا لیکن جانے کا ٹائم آتا ہے تو کچھ نہ کچھ- کام نکال آتا ہے تو جانا ہوتا- ک نہیں ہے ہوں-
چلے جی اللہ حافظ رکھتی ہوں میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے-
نہیں وہ بات-